ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور میں صبح سے کال کر رہی ہوں کال ہی نہیں اٹھایا آپ نے تو
ارے معاف کرنا میں بینک گئی تھی یو پی آئی کا کام کر کرانا تھا کچھ کیش نکلوانا تھا تو اس چکر میں ھم جی جی جی آپ کو پتا ہی ہے آج کل ٹیکنالوجی بھی تو ایک مصیبت ہی بن گئی ہے
ہاں ہاں صحیح کھا کبھی نیٹ ورک نہیں کبھی نہیں آتا پر سوچو دس سال پہلے کیا حال تھا بینک کی لائن میں دو گھنٹے کھڑے رہتے تھے
جی جی ہاں اب یہ بھی ہے دیکھو جتنی سویدھائیں ہیں اتنا نقصان بھی ہے اب یہ ہے کہ ہمیں بینک کی لائن میں کھڑا نہیں ہوتا تو موبائل موبائل سے ہماری دنیا مٹھی میں ہے بل پیمنٹ کے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ سب گھر بیٹھے میری امی تو ویڈیو کال پر قرآن کی کلاس بھی لیتی ہیں
وہی بالکل اب تو موبائل سے ہی دنیا مٹھی میں ہے بل کا پیمنٹ شاپگ کہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ سب گھر کیا کرو میری امی تو ویڈیو کال پر قرآن کی کلاس لیتی ہے
ہاں سیم اچھا آپ کی امی بھی لیتی ہیں ہماری امی بھی لے رہی ہیں آج کل جی ماشاء اللہ ٹیکنالوجی کے وقت میں وقت کا وقت بھی بچاتا ہے اور دنیا بھی مٹاتا ہے نا میرا بیٹا دبئی میں ہے روز رات کو کھانا کھاتے وقت ویڈیو کال پر باتیں ہوتی ہیں لگتا ہی نہیں کہ وہ تین سو کلو میٹر دور ہے
صحی بات ہے ایسا لگتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات کر رہے ہیں ہم یہ ویسے تو ایک طریقے سے اچھا بھی ہے کہ ویڈیو کال سے ہمیں دوسرے کا حال چال وہ ٹھیک سے پتا چل جاتا ہے
جی جی جی
نہیں تو فون میں تو وہی آتا ہے بس وہی ہے ہر چیز کے دو پہلو ہیں کہیں فائدہ تو نقصان بھی ہے اسی کا بچے موبائل میں گھسے رہتے ہیں کھیلنا کودنا نانی دادی کہانی سب ختم ہو گئی ہیں
نہیں نہیں ویسے فائدے تو بہت ہے آپ دیکھیے ہماری جو بیٹی ہے وہ یوٹیوب سے میتھ سیکھتی ہے گوگل پر ایک کلک میں ہر سوال کا جواب ہماری تو ہمیں توول لائبریری کے چکر کاٹنے پڑتے تھے کہ ہمیں بک لانی ہے ہمیں اس سبجیکٹ یا پھر ہم ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی ہمیں سمجا دےیا بتا دے نا لیکن آج کی ڈیٹ میں تو بس موبائل پہ یو ٹیوب پہ سرچ کرو کوئی بھی کویشچن ہے اس کا آنسر بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو اس کا سالوش بھی م ج مل جاتا ہے
مل لیکن وہی ہے ہر چیز کے فائدے نق ان ہے لیکن بچے چ اس کا مس یوز زیادہ کر ہیں
ہاں بچے تھوڑے موبائل میں گھسے رہتے ہاں جی جی جی صحیح بات میرا بھتیجا چار سال کا ہے کھانا بھی ریل دیکھے نا نہیں کھھا آ کے خراب نیند ایک نیند خراب جد اللہ نے جوڑ دیا ہے پر پاس بیٹھے لوگوں سے دور کر دیا ہے
وہی تو اور پرائیویسی کل میں نے وہی تو کل میں نے جوتے سر کیے سرچ کیے آج پورا فون جوٹو سے کے ایٹ سے بھرا ہوا ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہماری باتیں سن تو نہیں رہا
ہاں ہاں وہی ارے سچ چھوڑے آپ ذرا سا ہاں کچھ سوچو گے بھی نا ک اسسی چیز کی
مائنڈ پڑھ لے وہی نا ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دماغ ہی اس کے قابو میں ہے
کے قابو میں ہیں صحیح ابھی ہماری ساری باتیں سن رہا ہے ٹھیک ہے اسے دیکھ کہتے ہیں پر ہم جو سرچ کرتے ہیں وہی ایڈ کرتا ہے اس لیے بنا سو سوچے سمجھے ایپ ڈاؤن لوڈ مت کرو پرمیشن مت
اور اس کے پچھلے ہفتے ابو کے پاس پلائی آپ کا ا ٹی ایم بلیک بلاوک ہو جائے گا اور ٹی پی بتاؤ شکر ہے میں نے فون چھین لیا ورنہ پچاس ہزار تو ایسے ہی چل جاتے ہیں بیٹری
ہاں توبتب آ کو تو بڑا ہو خراب نے صحی سمے پر آپ جاتے ورنہ بک بینک کبھی بھی او ٹی پی پاسورڈ نہیں مانگتا ہے یہ سب آپ بات سب کو سمجھنی چاہیے خاص کر بزرگوں کو میرے ابو کو میں نے
اب وہی ہے یہ بات سب کو سمجھنے والی بات ہے نا جی ابو پینک ہو کے ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہاں بھیا ٹھیک ہی ہوگا مانگ رہا ہے تو دے دو لیکن وہی ہے کہ سے اپنی ہیلتھ میں بھی ایک بار ن نکل گیا پیسہ تو کہاں
جی جی نہیں میں نے تو اپنے ابو کو ٹرو کالر اسی لیے لگا کر دیا اسکیم کال آئے آٹو اسے بالکل کاٹ دو مطلب مات اٹھاؤ بالکل اس سے
زیادہ تو یہی والی وہ رہتی ہے نا ٹو کالر سے پال آتا ہے آپ کا بیٹا کڈنپ ہوگا گیا بیٹی کو یہاں پہ ایکسیڈینٹ ہو گیا اتنے پیسے لاؤ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہے یا جو بھی ہے اسی سے بندہ پینک ہو جاتا ت سن پھر اس میں کیا کرے گا پیسے دے گا ہی مطلب ای م جیٹ والا ہے نا اتنا دماغ تھوڑی نا کوئی سوچ پاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا
ہ کیا کریں اس کا حل تو کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا ڈزیکل ب یہ کیا کر سکتے ہیں
نہیں تو چکر ہے ڈیجیٹل کا اس کا حال ہی ہے یہ ڈیجیٹل روزہ میں نے نہیں امب بنایا تھا کہ دس بجے کے بعد فون سائلنٹ کر دوں دوسرے کمرے میں چارجنگ لگا کے صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز فون میں
ہاں لیکن وہی ہے نماز بعد میں پہلے فون ہاتھ میں لیا جاتا انشاء اللہ کتنی بھی تم کوشش کرو کہ ہم کل سے صبح صبح فون نہیں دیکھیں گے یا رات فون نہیں لیں گے ہاتھ میں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا عمل کرنے والی بات ہے پر ٹیکنالوجی کے بنا نا گزارا بھی نہیں ہے راشن سے لے کر رکشا تک ہم سب ایپ سے ہی لیتے ہیں نا
نہیں لیکن ہم پہلے بھی تو جیتے ہی تھے جب تک یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو آپ آنکھیں کھولتے ہیں کیوں فون ہاتھ میں رات میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے موبائل چھوٹتا نہیں ہے جب تک یہ
ہاں ہاں یار ٹیکنالوجی نوکری اچھی چاہیے تو ٹیک ٹیکنالوجی وہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں ضرورت سمجھو یا ایسے لت سمجھو لیکن اس کا استعمال تو
ضروری کرتے بھی ہیں اور آج کی لائف اسٹائل کے لیے ضروری نہیں ہو گیا ہے یہ سب چیز ہے اس کے بنا گزارا بھی نہیں ہے بیلنس کرنا بہت ضروری ہے ٹیکنالوجی نوکر اچھی ہے مالک بری تین اصول ہونے چاہیے ضرورت ورز ضرورت ہے لیکن لت مند بناؤ اس چیز کو آمنے سامنے بات کرنے والی وہ ہو جاتی ہے کہ فون کے بجائے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ تو لنچ ڈنر ساتھ کرو آج کل یہ سب چیز ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہیں
لیکن بتاؤ دیکھیے ہم سوچتے۔ ہیں کہ ہم ہم انہیں سیکھیں ہم ان سے سیکھیں گے ہم ان کو سکھائیں گے ایسا۔ سب کچھ ہم سوچتے ہیں پلان کرتے ہیں۔ کہ خود سیفٹی سیکھو بچوں کو بزرگوں کو سکھاؤ لیکن کہیں نہ کہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں فون میں اسپیڈ ڈائلگ۔ ابھی کہتے ہیں نا۔ جیس کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس۔ پے ڈائل کرو اس۔ نمبر کو ڈائل کرو اپنے فون میں لوکیشن آن کر کے رکھو باہر نکلنے سے پہلے تو اس میں بھی۔ تو ہم وہی انہیں سکھا رہے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی سے جڑے رہو۔ ہے نا تو وہ اس۔ کے بنا تو پھر بھی نہیں رہ پا رہے نا وہ۔
اب وہ یہ ہے پوری دنیا میں جب ٹیکنالوجی چل۔ تو یہ چیز سکھانا۔ بھی ضروری ہو جاتا ہے لیکن۔ وہ کب ضرورت سے زیادہ ہیبٹ میں شامل ہو جاتا۔
جی چلیے اب آپ یہ بھی سن رہے ہو گے نا کہ اب جیسے۔ اب ا آئی ا گیا۔ تو اے آئی لگوں کی نوکری۔ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے اب کچھ سمے پہلے آپ۔ اپ نے یہ بھی سنا ہوگا کمپیوٹر آ گیا تو لوگوں کی نوکری چلی جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کمپیوٹر آنے کے۔ نوکریا لگی ہیں۔ ہاں چاہیے جی اب اے آئی بی سکھائے گا لیکن۔ لن اے آئی کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی تو لوگ ہی چاہییں گے نا۔ تو نوکریاں جائیں گی نہیں جائیں گی لیکن ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کی طرف لوگوں کا نظریہ ضرور بدلے گا۔
لیکن یہ بھی ہے نا اب جیسے کمپیوٹر آیا تھا اس۔ اسٹارٹنگ میں۔ اس نے ہی چار لوگوں کا کام کم۔ کر دیا نا ایک ہی بندہ اس کو۔ ہینڈل کر سکتا ہے کوئی بھی چیزیں ہینڈل کر رہے ہو آپ۔ کیش ہے یا کچھ بھی پورا وہ بنا رہے ہو ڈیٹا وغیرہ سب کچھ ایک بندہ چار جنوں کی نوکری وہ ہو گئی اب اے آئییا آگے ہے یہ آئی آٹھ کام اور کر دے گا تو دس کی نوکری اور خطرے میں آبادی بڑھ ج یہ نوکرییا ختم ہوتی جا رہی ہے
ہاں ہاں یہ بھی بات یہی ہے ہوں ہوں لیکن اس سے بھی نا ہمیں ڈرنے کی وجہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے نا ہم
چکر ہو گیا بس وہی ہے کہ نوکری نہیں جانی جیے تھوڑا طریقہ بھی بدل جائے چیزوں کا تو پھر بھی صحیح ہے ب لوگ سیکھ لیں اس چیز کونا نوکریاں چلی گئی تو کرائم اور بڑے گا
جی جی جی بالکل
سب اتنا بے روزگاری سے کیا کریں گے لوگ
جی بالکل ویسے دیکھیے اب ن اتنا لوگ ان کا نظریہ بدلایا میری ساس سکسٹی فائیو سال کیا لیکن پھر بھی وہ پےٹی ایم سے سبزی م پےٹی ایم سے پیمنٹ کر دیتی ہے سبزی والے کو تو یہ بھی ایک اچھ اچھی بات ہے نا دیکھیے پہلے کیا تھا لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے نا انہیں ہر چیز کا وہ پتا تھا ایک م سکھاننا پڑتا تھا کیا س کیا ہے نا
لیکن یہ بھی ہے پڑھے لکھے بھی ہے نا ان ایج گروپ والوں کے لیے اب ی پروابلم ہے جو نہیں سیکھ پا رہے یا جو ڈرتے ہیں کرنے سے کہ کہیں غلط نہ چلا جائے یا کیونکہ فراڈ اتنا ہے دنیا میں تو ان کو ویسی کانفیڈینس نہیں ہے آتا ہے
یہ یار دیکھیے ہم کوئی اسی پہ بات پہ ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں دیکھو کوئی بھی چیز ہے اس کا بینیفٹ بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج ہے تو وہی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو بیلنس بنا کے اور تھوڑا سا سجداری سے کسی چیز کو کریں گے تو ان شاء اللہ سب کچھ بڑھیا ہوگا دیکھیے فون بھی ایک ضرورت کی چیز یہ ہے ہم کہیں باہر نکلتے تھے وہ ہم پہ ایسا وہ ہوتا ہے گجٹ کے ہم کہیں بھی کسی سے وارتالپ کر سکتے ہیں نا
پئی بھی اور سب سے اچھا جی پی ایس ہے لوکیشن بھیجو ہم کہاں ہے یا کیا ہے ہونے کو بڑھیا وہ لیکن وہی ہے کہ بچوں کے نظریے سے دیکھو تو خراب ہی ہے
ہ چلیے اب اس پہ تو ہم کتنی بھی باتیں کلنے باتیں ختم ہی نہیں ہونے والی ہے نا چلیے چلیے اوکے اللہ حافظ اوکے خدا حافظ